الحم اللہ وبرکاتہ السلام
السلام وعلیکم السلام خیرت سے ہو
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جناب خیریت سے ہیں اور آپ بتاؤ آپ خیریت سے ہو
ہاں جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی عت سے ہے
جی اور بتائیں آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
ہاں الحمد للہ سب خیریت سے آپ بتائیے آپ کے یہاں کل رہے ہیں سب
جی جی اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے
جی بس بس رض اللہ کا شکریہ چاہیے اللہ کرحمی ہی چاہیے ہو جے دنیا ہے دنیا تو چل جی دیک موسم وغیرہ تو اھی چھا بھی ہے لیکن یہ گرمی بھی کافی زیادہ ہے
اللہ رحم فرمائے
جی تھوڑا مطلب کیا پسنےہ وغیرہ زیاد نہیں تو مطلب پرابلمس ہوتی ہے الگ الگ بیماری ہو جاتی ہے انسان کو
صحی بات ہے جی ج ہاں کیا کہ پھر مطلب پسینہ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کہ پھنسی وغیرہ نکل جاتی ہے تو پھر کیا آئے کی پھر دقت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے جی ا زیادہ گرمی میں تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مطلب چلیے اللہ تعالی گرمی کی سختی سے بچائے
امین
جواہنم کی آگ سے بھی بچایا اللہ تعالی
بے شک بے شک جی
جی اور جناب فرما کھانا وانا وغیرہ ہو گیا
جی الحمد للہ کھانا وغیرہ ہوگا کھانا وغیرہ سے فارغ ہو گئے
چلیے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے
جی اور آپ بتائیے آپ کہ یہ ہوگا کھانا وغیرہ آپ کا ہو گ کھانا اچ اچھا جی جی
کھانا وغیرہ کھائے ہیں اور درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی کی قدرت ہے چل رہی ہے اللہ کا بہت شکر ہے اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ
بالکل بالکل دیکھو درخت تو بھی نیچے بیٹھنے کا آنند اور مزہ الگ ہی ہے
بالکل بالکل صحیح بات سکون پرسکون ماحول رہتا ہے جناب
جی
آپ کو مطلب کہ پنکھے میں کیا ہے کہ گرمی ہو زیادہ ہونے کے بعد کیا کرگر پنکھے سے ہوائیں بھی گرم گرم نکلتی ہے ہاں لیکن جو قدرتی ہوائیں ہیں یہ آپ کو بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگیں گی
بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے بالکھ صحیح کہا
دیکھیے آج کے دور میں جناب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مطلب کہ تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کہ دوڑ ایسا ہے کہ بغیر کوئی پڑھا لکھا یا تعلیم یاف تھا انسان وہ دنیا میں چل ہی نہیں سک چل ہی نہیں سکتا ستا یا کوئی کام ہی نہیں کر سکتا ہے
جی جی شک
جی ہےیک نہیں ہر انسان کو تعلیم یافتہ ہونی چاہیے تعلیم اور کیا کہتے ہیں کہ علم میں اضافہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اچھے برے کی پہچان ہونی چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچ پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے ہے کہ نہیں حرام و حلال کو پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے جی جناب ہر انسان کو جناب تعلیم یافتہ ہونی چاہیے کہ سب تعلیم پائے کیونکہ تعلیم سب سے بہت ضروری جی تعلیم جو ہے بہت اہم ہے بہت ضروری ہے کیونکہ تعلیم کے بغیر انسان کا وجود نہیں ہے آج کے دور میں آپ دیکھیے بغیر تعلیم والے لوگ مطلب کہ کر نہیں پاتے پھر کیا ہے کہ وہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے ان کو اگر بینک میں جاؤ تو پھر کیا ہے کہ چیک وغیرہ اگر بھرنا ہو یا کوئی فارم وغیرہ بھرنا ہو تو بغیر تعلیم یافتہ کے تو مطلب کہ وہاں پہ جا کے شرمندگی میں س سوتی ہے کہ نہیں جی جی فرمائیے
جی بے شک ویسک بہت ہی اچھا فرمایا آپ نے کہ تعلیم کو رکھتے ہوئے
صحی بات
ساہ کو تعلیم آج کے دور میں بہت ضروری ہے ہر لوگوں کے لیے ہر انسان کے یہ ہونا ضروری ہے تعلیم کا
بالکل بالکل صح تعلیم یافتہ ہونی ضروری ہے تاکہ علم حاصل ہم کر رہے ہیں علم حاصل کریں تو تب جا کے ہم جو ہے اچھے برھے کی پہچان ہمارے اندر آئے گی نہیں تو ہم کیا ہے کہ اگر ہمارے اندر تعلیم نہیں ہیں اور ہمارے اندر ہرام و حلال کی پہچان نہیں ہے تو ہم کیا ہے کہ بض اوقات ایسے ایسے کام کریں گے کر رہے ہو ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے بظاہر تو یہ تو حلال کام ہے لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو حرام کام تھا جو ہم نے کیے ہیں یک ہی نہیں
جی جی بے شک
ہوں تو تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے لوگوں کو تعلیم ہم اپنے بچوں کو بھی ترغیب دے کے تعلیم بہت ضروری اور بہت اہم ہے تم تعلیم حاصل کرو اس میں مطلب کوئی بھی مطلب کہ یہ ہونی چاہیے بہانے نہیں ہونی چاہیے خاص کر کے عام طور پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہانے کرتے ہیں ارے یار آج ہم اسکول نہیں جائائے آج یہ ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے
تعلیم کے معاملہ میں کوئی بھی نہیں ہاں تم کو کوئی چیز چاہیے خواہش تمہاری تو ہم تم کو دے سکتے ہیں لیکن ہاں کوئی چیز چاہیے تمہاری خواہش ہے تو وہ ہم دے سکتے ہیں لیکن
جی
جی لیکن پڑھائی میں کوئی بہانا نہیں چاہیے کہ نہیں پڑھائی کے معاملہ میں کوئی پیار نہیں
بالکل بالکل دیکھو
کیامہ
جی دونوں پڑھائی آج کل دیکھا جائے توا تعلیم ضروری ہے جو دنیاوی تعلیم ہے وہ دنیا میں جیون ویتت کرنے کے لیے ضروری ہے آج کل
بالکل
اور جو آخرت کی پڑھائی ہے جو اپنی دینی پڑھائی ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے کہ اگر اس کی نالج ہوگی تو بچہ حلال اور حرام کی پہچان کر سکے گا
بالکل بالکل صحیح بات ہے جی جی یہ سب سے دیکے سب سے ضرور پوری جو ہے وہ تو دین کی تعلیم ہی ہی ہے تو ہم جو مطلب کہ تعلیم تو ضروری ہے دونوں ہی لیکن سب سے پہلے آپ اپنے بچ بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے تاکہ دیکھیے اگر اس کے اندر قرآن حدیث کی تعلیم ہوگی اس کے اندر دینداری ہوگا تب جا کے آپ کی عزت و احترام کر گا چھوٹوں پر رحم کرے گا اور اگر آپ اس کے اندر دینداری اگر پیدا نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کی بھی عزت نہیں کرے گا اور آپ کے بھی احترام نہیں کرے گا
بالکل بے شک بی شک بھی سنا
جی اسی لیے اس کی تعلیم دینی چاہیے اپنے بچوں کو اس طرف رغبت دلائیں کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے قرآن و حدیث کی تعلیم لیں جہاں بھی مطلب کہ جیسے مدرسے ہو مسجد اس میں قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ تعلیم یافتہ ہو سکے ہے کہ نہیں
جی جی بالکل بے شک بالکل بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ بالکل ان شاء اللہ اس پہ عمل کیا جائے گا
بالکل بالکل چونکہ آپ دیکھیے مدرسہ میں قرآن و حدیث کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور بچوں کو کلمہ کلمہ بھی سکھایا جاتا ہے اور جب بچے ہمارے ایمان والے ہیں تو کلمہ سیکھیں گے تو کلمہ بظاہر ہے کہ کلمہ پڑھیں گے اور کلمہ پڑھنے پہ آپ بھی جانتے کتنا سوال ہے اس طریقے سے تصویرح میں پڑلی جاتی ہے اللہ محمد الرسول اللہ اسی طریقے سے تم جو ہے کلیمے پڑھو بچوں کو اس کی ترغیب دیا جائے کلیمے یاد کرایا جاتا ہے دعائیں ہو گا مشروم دعائیں وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے اب جو بچہ مطلب کہ مسجد سے دوری بنا لے مدرسے سے دوری بنا لے تو پھر وہ کیا سیکھے گا پھر تو مطلب کہ نہ دنیا و آخرت دونوں سے مطلب کہ ہاتھ دھولے گا اسی لیے ہر چیز جی اب دیکھیے جناب کہ ایسا دور آنے والا ہے کہ تعلیم کے بغیر انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا
جی بالکل یہ تو ہے حقیقتیں
دیکھو تعلیم امپورٹینٹ ہو چکی ہے مطلب بہت ضروری ہو چکی ہے تعلیم کا ہونا انسان کا
بالکل
اگر تعلیم نہیں ہے تو مطلب دیکو آج کی جو سب سے بڑی پریشانی انی ہے بے روزگاری اس کا سامنا کرنا پڑے گا آپ
بالکل بالکل صحیح بات تی
رقوص علم ہوگا تعلیم ہوگی اور اچھے اخلاقات ہوں گے تو ان شاء اللہ آپ کبھی بے روزگار نہیں رہو گے
جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے
جی
یہی تو ہے مطلب کہ دنیا تو جی جی یہی تو ہے خاص کر کے لوگ جو ہے کچھ زیادہ مطلب کہ بیوقوفی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم نہیں دلاتے ہیں دین سے دور رکھتے ہیں اب دنیاوی تعلیم ہندی انگلش لائن سے بچے کو جگانے میں تو سات بجے جگا کے اسکول بھیج دیتے ہیں لیکن مسجد اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ مسجد بھیج دے کیونکہ تعلیم تو دونوں ضروری ہے نا جناب
بہت ہی اچھا لگا مجھے آ سے بات کر کےپ نے اتنا کچھ سمجھایں ان شاء اللہ پھر بات ہوگئی اللہ حاظ
انشاء اللہ پھر خدا حافظ